ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام بتائیں آپ کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس بیٹھی ہوں بچے لوگ بدماشی کر رہے ہو
اچھا بچے لوگ بدماشی کر رہے ہیں آج بچے اسکول نہیں گئے ہیں
ہاں آج اتوار ہے نا ادھر اتوار کو چھٹی رہتی ہے
اچھا اچھا
ہوں ہوں اور ابھی تو اسکول بھی بند ہے ابھی یہ بارش کا وجہ سے
ہمم ہمم ہمم
ہوں
بارش کی وجہ بند ہے اسکول بارش کا موسم اسٹارٹ ہو گیا ہے نا
ہاں اسی لیے ادھر تو اسٹارٹ ہو گیا
ہمم اور کھانا وانا بن گیا
نہیں نہیں ابھی تو اڈلی باہر سے لائی تھی وہی کھائی ہوں پھر بریانی کھاوں گی بریانی آج بناؤ گی تو اور آپ کا کیا ہوگیا ناشتہ ہو گیا
ہاں ناشتہ تو ہو گیا
ہاں
بنائی تھی وہی روٹی سبزی بنائی تھی مارننگ میں نو بجے بنا لی تھی
ہاں
اور کیا بنائے روز روز کا تو روز روز کا تو وہی سسٹم رہ تا ہے رات میں شو صبح اٹھو پھر گیا بناؤ اتنے سارے آئٹم ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے نا کافی سارا چیز ہو جاتا ہے
ہوں ہوں بہت زیادہ ہی ہو جاتا ہے بچے کو صبح اٹ تی جھاڑو پوچا کپڑے تھے بیڈ شیٹ وغیرہ تھے وہ دھوئی پھر اس کے بعد ناشتہ کی ابھی پھر اس کے بعد گیارہ بارہ تو ابھی بج گئے ناشتہ کرتے کرتے ہی اس کے بعد ابھی سے کھانا کم کرنا پڑے گا تو سنڈے کا دن جو ہوتا ہے نا اتوار اور بےیکار جاتی ہے مطلب پورا دن گھر میں کام کرتے جمعہ ہو اتوار دو دن پتا ہی چلتا سپتہ میں
ہاں وہ بات تو ہے کافی سارا کام ہو جاتا ہے نا پینڈنگ رہتا ہے کام بچوں کو دیکھنا کپڑا دھونا یہ کرنا وہ کرنا اچھا ہے یہ سارا چیز ہو جاتی ہے
ہوں پھر ابھی نماز بھی صبح پڑھی تھوڑا ہمم کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے کبھی کبھی روز دھر میں رہتی ہوں تو اس ٹائم تو وہ نہیں کر پاتی ہوں نا
ہوں ہوں
ہاں
وہ بات تو ہے
ہوں اور بتائیے اپنا سوہر تو وہ باہر گئے ہوئے ہیں ابھی کام سے
اچھا کام سے باہر گئے ہوئے ہیں تو گھر پہ اکیلے ہیں
ہاں گھر پہ اکیلے بچے ہیں
بچوں کے ساتھ میں کھیل رہی ہیں
ہاں ہاں بچے دوسرے بچے آئے ہیں اس میں کھیل رہی ہے ادھر بھاگنا ادھر دوڑنا اور بول بچاؤ مما بچاؤ بچاؤ ممی بچاؤ اس میں د وہ لگتی ہے نا کہ پت نہیں لگ جائیں گے میں تو ابھی کام کر رہی ہوں تھوڑا سا تو وہ اور ڈر لگتی ہے اس لیے
ہاں وہ بات تو ہے جو چھوٹے والے بچے ادھر سے ادھر باگ تے پھرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کہیں گر جائے گی چوٹ لگ جائے گی
چوٹ لگ جائیں گے دقت ہو جائے گی پھر ہوں
تو موبائل وغیرہ آپ دیتی ہیںے اس کو
نہیں موبائل بہت کا بہت کم دیتی ہوں کبھی کبھی کھانے کا ٹائم کرتی ہے نا تھوڑا سا نوٹنکی اس کے بعد تھوڑا سا اسی ٹائم دیتی ہوں نہیں تو ایسا نہیں کرتی
اچھا کھانے کے سمے اس کا نخرا اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا
کھانے ہاں کھانے کا سمے ہی نخرہ اس کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے
بنا موبائل کے نہیں کھاتی ہے موٹو پتلو دیتی ہے یا پھر کچھ اور دیتی ہے
ٹی وی بند کر دوں ٹی وی بند کر دوں ٹی وی بند کر دو ہوں جب نہیں ٹی وی دیکھنا ہے تو بند کر دو یا یہاں بیٹھو یا وہیں بیٹھو جاؤ ہی اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے
ہوں آج کیا کیا کام کیے آپ
آج تو زیادہ کچھ نہیں کی ہوں میں زیادہ مطلب وہی صبح صبح اٹھی جھاڑو پوچھا سبھی کرنا وہ کرنا گھر میں ہمارے یہاں تھوڑا مرغی وغیرہ ہے نا کیا بولتے مرغی بکڑی ہے نا یہ سارا ہے امی کا شوق ہے امی رکھتی ہیں سب کچھ
ہاں وہ کھانا بھی پڑتا ہے نا گوشت وغیرہ سب کچھ اس کے ساتھ بنتے رہتا بریانی وغیرہ تو اس میں ضرورت ہوتا میں تو باہر رہتی ہوں نا تھوڑا سا تو اس لیے نہیں رکھ پاتی ہوں لیکن میرے بھی ہے گاؤں میں تو رکھی ہے امی ابو سب کوھ رکھے ہیں
ہاں تو گاؤں میں وہی سب کچھ رکھا ہوا ہے سب اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے باہر نکالنا پڑتا ہے پورا پورا گھر گندا ہو جاتا ہے سب صاف صاف صاف کرنا پڑتا ہے
ہاں وہ سب تو اتنے بکھرا دیں گے اس کا اسمیل بھی کتنا ہوتا ہے اس کا گند جو ہوتا ہے س کتنا گند ہوتا ہے ایک دم درگندھ بہت آتی ہے وہ سب کرنے رکھنے سے اس کا جو پوٹی ووٹی ہوتا ہے نا اس کا اسمیل بہت آتی ہے
ہوں
ہوں
ببا تو ہے آتا تو ہے
ہمم امی ابو ابھی گھر پہ ہی ہیں
ہاں ابھی ہے امی گئی ہے کھیت کی طرح بکڑی لے کر
ہمم او ہو تو ادھر ابھی تو مانسون اچھا ہے تو ابھی تو گاس وغیرہ سب کچھ اچھے ہوں گے
ہاں گھاس وغیرہ ہو گیا ہے اور بارش کا تھوڑا موسم ہے دھان وغیرہ ر پارن ہے درگاؤں میں
ہاں ہاں آپ کے ابو بھی تو پھر کھیت پر جاتے ہوں گے
ہاں کھیت پہ جاتے ہیں
ہمم اب آپ کے ابو کیا کرتے ہیں آپ کے
وہی کھیتی باڑی کرتے ہیں
امم کھیتی باڑی کرتے ہیں
ہاں کھیتی بڑی کر تھوڑا بہ دھان وغیرہ لگانا زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں اور اس کے بعد امی وغیرہ جو ہے بکری بھی رکھی ہے مرغی رکھی ہے اور بڑی وغیرہ جو نہیں ہوتا ہے
کیا
کوئی بناتی ہے بڑی بناتی ہیں
ہاں ہاں ہاں دیوی بنانا
ہاں وہ بناتی ہیں
ہوں اس میں بھی اچھا خاصہ پیسہ ہو جاتا ہوگا
مطلب اچھا خاصہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں میں نے دیکھ سو اگر سو بیڑی بنائیں گے کہ سو بنڈل بناتی ہیں ایک منڈل میں دس ٹو پندرہ ٹو رہتا ہے بیڑی تب جا کے ان کو دو سو روپے ملتا ہے
تب تو بہت کم مل رہا ہے لیکن وہی بیٹھے بیٹھے گھر میں تھوڑا بہت آ جا رہا ہے
ہاں تھوڑا بہت مطلب وہی جیسے کام کچھ نہیں ہے تو آرام سے ب گھر میں بیٹھی رہتی تو سوچتے ہیں کہ چلو کام کر لیا جائے تو آرام سے کر لیتے ہیںپ نہ تھوڑی بہت ہی لک ہو جاتی ہے گاؤں
تو وہ وہ بیڑی کہاں سے جنگل سے لے کے آتے ہیں یا
نہیں نہیں وہ لوگ اور جیسے کوئی ہوتا ہے نا دکاندار وغیرہ جیسے پرک کیا بولتے میں کیا بول دیتا ہوں مجھے نہیں پتا ممی لاتی ہے امی لے کر آتی ہے تو وہی سب لوگ لے کر آتے ہیں ہمارے آس پڑوس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں نا اکٹھے جاتے ہیں سب ایک ہی بار لے کے آتے ہیں پتکا وغیرہ وہی دے دیتا ہے ہاں ہاں ہاں ا بھی ہوتے ہیں وہ ان سے لے آتے ہیں یا پھر بنا کے ان کو دے دیتے ہیں سارا کچھ انہیں کا رہتا ہے
ہمم بس بنانے کا دو سو روپیہ تو ٹھیک ہے پھر بھی بنانے کا دو سو تو ٹھیک ہی ہے
لیکن میں بولی تھی امی کو کہ ایک روپیہ میں ایک بیڑی بناتی ہیں آپ تو ایک روپے میں ایک بڑی ٹھیک ہے مطلب ایک بڑی میں بناؤں ایک روپیہ آپ
ایک روپے یا پھر پچاس پیسے مجھے دو جو بھی ہے تو اس سے ٹھیک ہے ہے نا
ہاں ہاں
کی نہیں اتنا کون دے گا نہیں دے گا ہم بولے مت بناؤ پھر امی تب بولی کی نہیں بیٹھو کیا کروں بنا لوں میں اب نے اب
ہاں ہاں تھوڑا تھوڑا کام ایسے ہی ہوتے رہے گا نا تھوڑا سا ادھر ادھر اس کو کر تے رہیں گی تو تھوڑا سا بھی اچھا بھی رہے گا ان کو من بھی لگا رہے گا کیا کرنا پھر گھر میں
وہی بات ہے کے بیٹھے بیٹھے
بیٹھے بیٹھے جیسے کھانا وانا کھا لیے ایسا کچھ کر لیے اب بیٹھے ہیں تو کوئی کام نہیں ہے ہم لوگ کو پاس تو موبائل ہے یہ سب کا چلا لیتی ممی لوگ تھوڑی نا پھون موبائل پھون چلاتی ہے چلو تو اچھا ہے کم سے کم ہمم
تو وہی بات ہے فون وغیرہ ہم لوگ کو چلانے آتا ہے لیکن امی کو کہاں فون چلانے آتا تاؤ خالہ بولتے کی چھوٹا والا جو فون ہوتا ہے نا بٹم والا وہ بولتے ہے کی وہ میرے کو دے دو مجھے دے دو میں اس کو کال جیسے
ہاں تو ما امی لوگ پاس تو میری امی لوگ پاس بھی وہی ہے چھوٹا والا ہی فون ہی رکھ تی ہے ایک اپنا کال وال کے لیے ہمم نہیں تو پھر ہم لوگ کے پاس بڑا والا فون ہے اسی سے بے کام چلاتی ہے فیر میں بھی آج صبح سے دوا کھانا بھول گئی تھی تو ابھی دوا لے رہی ہوں خدا بھی کیا کیا بیماری دے جاتا ہے ہر بار کچھ نہ کچھ ہوتا تے ہی رہتا ہے ادھر موسم بھی خراب ہے نا تو کچھ نہ کچھ ہوتے رہتی ہے
ہمم وہ چینجنگ ہو رہا ہے نا موسم ٹھیک ہے اب ٹائم سے موسم نہیں کچھ ہورا چینجنگ آ رہی ہے نا موسم میں کبھی گرمی ہے
تو کبھی ہاں دیکھیے جون میں ہی جون مہینہ میں بھی دیکھیی کی گرمی آ گیا ٹھنڈا آ گیا برسات آ گئی سب آ گئی ایک ہی ایک ہی بار میں
ہاں اسی لیے اس لیے دقت ہونے لگتی ہے
ہمم ہمم ہمم
اس لیے ہو جاتے ہیں مو
ہاں جیسے بھی دھوپ میں کب دھوپ نہیں تھا تھوڑا بہت دھوپ نہیں تھا تھوڑا بہت دھوپ تھا تبھی کپڑے ڈالی ہوں اوپر پھر پارس آ جائے گی پارس آ جائے گی پھر نیچے کرو پھر یے کرنا پھر اوپر جانا نیچے جانا ایسے ہی چلتا رہتا ابھی کا ٹائم ہمم
وہی ہو جاتا ہے
آمم ہمم ہمم ہاں ہو ہی جاتا ہے اور بتائیے
اور سب خیریت ہے سب اچھا ہے بس ابھی ہمم بیٹھی ہوں
ہمم اور سب بال کو گیلے کر دی ہوں میں وہی سکھانے کے لیے ہیئر ڈرائر کو یوج کرنا پڑے گا اور کیا اس کو استعمال کرنا پڑے گا اس کو
ہاں وہ تو کرنا پڑتا ہے کیونکی اگر بارس کے موسم میں دھوپ نا کیا ہو تو تھوڑا سا گیلے بال ہو رہنے یے ہا سکھیں گے ہی نہیں یے گیلے بالوں میں
میرے تو اتنے بال جھڑ گئے اتنے بال جھڑ رہے ہے پتا ہی نہیں چل رہا ہے کیا ہو گیا ایک بار تو میرے کو ایسے ہی بیبی تھا تو تھائرائڈ بتایا اس کے بعد پھر پتا نہیں پھر اس کے بعد چیک کروائی پھر تھائرائڈ نہیں بتا ابھی پھر تھائرائڈ بتایا پھر نارمل بتایا بال اتنے جھڑ رہے ہیں کرنا ہی نہیں ڈاکٹر بول رہے تھائرائڈ کی وجہ سے جڑ رہی ہے تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا یہ
تھوڑا سا سواستھ پہ دھیان دیناپڑے گا کھانا پینا یہ سب چیزوں پہ
سب تو دیتی ہوں پتا ہی نہیں چلتا کیا دقت ہو جا رہی ہے
کبھی کبھی ہوتا ہے اسٹریس لینے کی وجہ سے ہی ہوتا زیادہ چنتا زیادہ ٹینشن جو ہوتی ہے نا بچوں کو چلانا ہی کرنا
ہوں میرے کو تو ایک بار کسی کے بات دل پہ لگ گئی تو پھر وہ نکلتی ہی نہیں ہے وہ آتما سے ایک دم آتما میں ہی چلا جاتا ہے وہ ہوں
ہوتا ہے
ہوں
کوئی نہیں ٹینشن نہیں لیجیے
ہاں ٹیلور کیا کرو چنتا تو نہیں لیتی ہوں لیکن چنتا ہو جاتی ہے کہ